ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہو
بس آب کیریر سے ہیں آپ سناؤ
ہاں اللہ کا شکر ہے مست ہے رہ رہے ہیں بڑھیا بتاؤ آ بتاؤ
بس بس اللہ تعالی کا خیال رکے بس اور سناؤ
کیا کرے بھائی جان آج کل پیسہ بچا نہیں پا رہے ہیں آج خرچہ بہت بڑھ گیا ہے سوال ہی نہیں پا رہے کہ کس پرکار سے سے پیسے کو خرچ کر رہے ہیں کس کے بد سے سیل کر رہے ہیں
بھائی پیسہ بچانا تو زندگی میں بہت ضروری ہے
ب تو ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتاا کہ کس طریقے سے وہ کریں خرچ کریں بازار میں کس پرک سے پریوار کو اس طرح سے میرج کر رہے ہیں ہو کمیں
بھائی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پیسے بچانا بہت ضروری ہے جبک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اس لیے کھل کل خرچ کرنا چاہیے
الگ الگ بتری ب
ک آ رہی ہے
جناب میں تھوڑا چیک کرتا ہوں جناب یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے انسار کس پرکار سے اس کو مینج کرنا چاہیے
ا ایک تو سب سے پہلے سمجھنا ہی چاہیے کہ پیسے کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلے کی
وہ تو آپ ج مزے بات ہمارے نہیں کیا سکسماتے
ہاں بھائی بچت یعنی سیونگس انسان کو مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے زندگی میں کب اور کون سی مشکل آ جائے یہ بھائی کوئی بھی نہیں جانتا اس لیے پیسے کی بچت بہت ضروری ہے
نہیں آپ نے ایک ب ب بے جناب یہ بات تو آپ کہسے خرچ بھی اسی حساب سے کرنا چاہیے نا جتنے کما رہے ہو ایسا نہیں کہ آپ دس روپئے کما رہے ہو پندرہ روپئے خرچ کر رہے ہو لیکن اسے کم کرنا چاہیے اگر آپ دس کما رہے ہو پانچچ پانچ پچاس
بھائی کہنے کا مطلب جناب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے پاس کچھ بچت ہے تو مشکل وقت میں سہارا مل ہی جاتا ہے
ہ یہ یہ بات تو بالکل سی ہےل بھائی ج نار
ویسے آپ پیسے بچانے کے فائدے بتا سکتے ہیں آپ
ویسے تو جناب بہت سارے فائدے نکلےئے کیا ہی بتائائےیں لیکن پیسہ بچانا بھی ضروری ہے نا جیسے کہ اگر میں آپ آپ ہی ب بات بتاؤں گا کہ مفت کاملے کے لیے سرچھا ملتی ہے نا پیسے سے کی اچانک آنے والے خرچ سامنا کرنا آسانی سے کیا جا سکتا نا مان چلو جیسے آپ نے پیسے نہیں بچائے اور بیچ میں ایمرجنسی و کسی گھر میں کوئی بیماری ہو گئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تو آپ پیسوں کس سے مانگو گے نا وہیں تو پیسے کی ضرورت پڑتی نا وہی سمجھ سینگ کرنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے
جی جی واہ کیا ضرور
ا ا اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ ذہنی سکون ملتا ہے نا بڑے سپنوں کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑتی نا کبھی کبھی
جی جی جی جی لیکن اگر انسان صرف بچت ہی کرتا رہے تو زندگی کا مزہ کیسے لے گا ذرا آپ یہ بھی تو بتاؤ
ہ ارے ایسا نہیں ہے نا یہی تو بات ہے کہ اگر پیسے کمانے کا مقصد صرف جمع کرنا نہیں ہے نا کہ آپ پیسے کما رہے ہو اگر آپ جمع کر رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ ضرورتوں اور کرسیوں کو پورا کرنا بھی ہے نا
یعنی خرچ کرنا بھی برا نہیں ہے پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا
جی جی جی جناب بالکل آپ آپ ایک نمبر بات فرما رہے ہو اس کا یہ یہی مطلب نا لیکن اس کا مطلب ایک طرح سے سو پرسینٹ طریقے سے نہیں لے سکتے نا جیسے کہ اگر سمجھداری سے کیا جائے خرچ تو خرچ تووریے سمچار سےے کرو آپ
مطلب ضروری چیزیں جو ہے آرام سے خرچ کرنی چاہیے بہتر تعلیم اور صحت پر نویش کیا جا سکتا ت
م کہنے کا مطلب جناب یہی ہے کہ پجول خرچی نکٹا صحیے
سمجھداری سے خرچ کرنا چاہیے مطلب
ہوں ہ
پریوار اور دوستوں کے ساتھ خوشیاں بھی بانٹی جا سکتی ہیں نئی چیزیں سیکھنے انبھو حاصل کر کرنے کا موقع بھی مل سکتا
ہ جی جنانی آپ یہ س لب بات بت صحی بات ہمارے ہو جناب لیکن اس میں یہ بھی تو ہے اس کے بہت سارے نقصان ہ گے نا کر ہوں لیکن آج کل کئی لگ بنا سوچے سمھے خرچ کرتےے جسی کو سری ک ٹھیک ہے تھ نا
سب ہاں یا یا
اور اس سے اس کے کارن لوگ بچت بھی نہیں کر پا رہے ہیں نا
ہوں
بھائی فضول کررسیی سے تناؤ اور بے چینی بڑھ سکتی ہے آرتک پریشانی ہو سکتی
جی ہوں تنا بچنی سب کچ کرتا ہے نا پسے ایک طرح سے کررض روشنی لگتا ہے نا
جی جی جی
اگر کوئی بات پوچھے نا ا انسان صرف کیسے بچات کرے نا تو اس کو بچت کرنا ہی صاہی نہیں نا
بالکل تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی زندگیوں سے بھی مروم محروم رہتا سکتا ہے یعنی ہر چیز زندگی میں سنتلن ضروری ہے
بیلنس روری ہے نا جناب بیلنس جیسے آپ بات کری بتا رہے ہو کہ خرچ کرو ایسا نہیں خرچ بھی کرنا چاہیے اور سمے سمے پ بچت بھی کرنی چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے بولا ہے نا کہ آپ اگر سو روپئے کا کما رہے ہو نا جناب اس میں سے آپ پانچ کر لو خرچ دو سات کر لو آٹھ کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دس کی جب پندرہ خرچ کر رہے ہو بیس خرچ کر رہے ہو تو آپس وہ آپ پ قرض ہی چڑھے گا نا
کیا آپ نے وہاہاں بات کہی ہے واہ
جناب اگر ارے ارے آپ یہ تو آپ کا بڑا پیس جناب کیا ہی بتیا آ خدا کرے یہ سبب سب اس چیز کو سیکھ جائیں
تو پھر آخر آخر صحیح راستہ ت کیا ہوگا پھر
ا میرے خیال سے تو انسان کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ہے نا بچانا چاہیے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور کچھ حصہ اپنی ضرورتوں کے اور خوشیوں کے لیے خرچ بھی کرنا چاہیے
جی
ہوں یعنی اس کا مطلب یہ تو ہو رہی ہے کہ زیادہ کنجوسی اور زیادہ فجول کرضی کرے انسان نہ تو زیادہ کنجوسی بھی کرنی چاہیے نہ ہی زیادہ فجول کرض بھی کرنا چاہیے
یہی سمجھداری ہے بس جی جی جی بائی ہین ج اگر کسی کی آمدنی مان لو ایک ہزار روپئے بھی ہے دس آ رہے ہیں ایک لاکق ہے تو وہ کچھ حصہ بچ بچا بھی سکتا ہے باقی خرچوں کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہیں
جی ج جناب یہی تو میں بتا رہا تھا کہ دس روپ جیسے جیسے جیسے آپ دس ہزار کہہ رہے ہو تو دس ہزار خرچ کر رہے ہو اس کم دس ہزار کما رہ تو سے کم خرچ کرو نا آپ زیادہ مت کرو نا چھوٹی چھوٹی بچتے ہی تو بڑے کام آ سکتے ن آگچرک جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ بھول بول سے دریا بنتا ہے ہ آپ آپ بالکل بڑھیا بات فرما رہے ہیں نا وہ ویسے ایک طرح سے دیکھا جائےا یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آخرن
مطلب اصل کامیابی تو مطلب اسی میں ہی ہے کہ انسان اپنی آمن بنی اور خرچے کی بھی ستولن بنا رکھے جس سے اسے کسی بھی سمسیا کا سامنا نہیں کرنا پڑ
جی جی جی جی بھائی جانا آپ نے بالکل ایک نمبر بات فرمائی ہے جیسے کہ اس کے بارے میں کہاوت ہے ابھی نا کہ پیچ پیسہ اچھا نوکر ہے لیکن پورا مالک نہیں بن سکتا نا
بالکل بالکل بالکل
تو اس کے بارے میں ٹھیک اور ایک بات ہے نا کہ کمائی سے اگر زیادہ اہمیت کمائی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ہوتی ہے نا آپ زیادہ کمائی کرے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے لیکن آپ کمائی کی ہوئی دھن کو یا اس کو پیسے ر کس طرح سے استعمال کر رہے ہو یہ ضروری ہے
جناب کیا اپنی بات فرمائیے واہ کیا واجد بات فرمائیے ماننا پڑے گا آپ کی تکلفات اور آپ نے جو باتیں کرنے کے جو نسختریا آپ نے اپنایا ہے
ہ نہیں نہیں نہیں یہ یہ تو خدا کی میرے آپ کو بڑپن ہے ایسا کچھ نہیں ہے جناب نا بھائی جان
ارے ای سات وجے ہی نہیں
انشاءاللہ بالکل اپ بھی جناب پیاری پیاری بات کر رہے ہیں اپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے اپ پیسوں کی کیسے ٹرکار بچت کرنی چاہیے کس کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے سمجھا جائے
جی جی جی
ج جناب ایک بات پوچھو آپ سے
جی بولیے
آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس حساب سے اپنے آپ کو کس پرک ڈھالنا چاہیے نا
بھائی ہمیں تو بھائی دیکھو نارملی بچ ک کرنی ہی کرنی پڑے گی تبھی کام چلے گا
ہوں بالکل آپ صحیح بات ٹھہرا رہے ہو سرمب
بھائی بغیر بجٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے جناب
ہ صحیح کہہ رہے ہو بالکل آپ آپ بالکل بڑھیا بات ہرا رہے ہو اسی لیے تو میں میں نے سوچا کہ بھائی جان سے بات کی جائے تھوڑا تھوڑا رائے ل جائے کہ کس پرک سے مینٹین کریں اس کو کہ کس پرار سے کمائیں کس پرکار سے اس میں کیا ہے نہیں نہیں ایسا ہوتا ہے نا جناب کہ ضروری چیزیں حاصل ہوتی ہیں لیکن بہتر تعلیم اور نا اور صحت پر نوش کیا جا سکتا ہے اس خرچ کے لیے لیکن پریوار اور دوستوں کے ساتھ خوشیاں بھی بانٹی جا سکتی ہیں اسی کے اور نئی چیزیں کرنے کی موقع بھی ملتا ہے نا بجد کرنے سے اور اپ بجٹ نہیں کرو گے تو ان چیزوں سے بھول جاؤ گے بہتر تعلی بھی نہیں مل پائے گی اپ کو نیوس بھی نہیں کر سکتے اپ صحت تھوڑا دھیان نہیں رکھ سکتے دوستوں کے ساتھ یہی تو دقت اتی ہے نا اسی لیے تو یہ انشاءاللہ کم سننس دوستوں کو ضرورت پڑ جائے تو اپ پیسہ بھی گھر دے سکتے ہیں نا ان کو یہ یہی تو ایک بڑپن ہے نا
واہ کیا واجح بات کہی ہے آپ نے بھائی جان اللہ کا شکر ہے جر تگاپ جیسے بندنے ہیں
نہیں نہیں ایسا ایسا نہیں ہوتا تو آپ آپ کا آپ کا یہ بڑپن ہے ایسا کچھ نہیں جناب ویسے آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے اگر اللہ خدا خدا کی محروبی ص آپ سے بات مطل ملیں گے روب رو ہوں گے تو اچھا
جلدی ٹھیک ٹھیک کھلا حافظ اللہ حافظ
خلافظ شکریہ